ادا بائی جان کیا آواز آ رہی ہے اس پراپر طریقے سے
بالکل بھائی جان اب آ رہی ہے پہلے بیچ میں تھوڑا سا ہو گیا تھا
اور اور سب بڑے چھیرے د میں سب بڑیا
بس اللہ کی مہربانی آپ بتاؤ آپ کے سب کھی رہے تھے نا
آج سب بڑے کیھیرت میں ہیں اور اللہ کے کی مہربانی ہے تو تھوڑی بارش وارش ہو گئی ہمارے ادھر تو ٹھنڈک ہو گئی اور عمس تو گر رہی ہے تھوڑی
ا مس تو بھائی جان ہے صحی میں ہے ابھی پہلے تو گئے میں قدر کے سامنے بھی تھوا ادھر کرسی پہ جیا بیٹھا تو ادھر گیا م سے واپس گرمی محسوس ہو سا
ہاں گرمی ہے بہت
بائی جیے اگر بیٹے گ والے کا فون آ جائے گا دن میں بارہ بجے آپ جاؤ گے کیسے بھائی جان
تو ایکٹر میں بیٹھ کے جائیں گے یار
ر نہیں مطلب وسے نہیں
گرمی گرمی گرمی آ آ تو کت باو پیڈ وغیرہ نم نیم دو اس کے مطلب نہیںیچ جے بیٹھ جائیں گے اور کیا کھیت واڑا وہ وہ کیا باتتا رہے گا جوتا رہے گا ہاں اور میں جا کے
تو مارا تو گزم کا فون نہیں ہے
ہاں پ نہیں نہیں ابھی تو وہ کیا اپون پپا جی کے پاس اپون پپا جی ابو جان کے پاس ہی ہے کہ من
اچھا اچھا پھر وہ آواز دیں گے آپ یہ پہ بائی جان ل سے
ہاں
ہاں کوئی نہیں کہ جب تک اپنا کام نکل جائے گا
ہاں اپنا کام بھی ہو جائے گا اور ان کا کام بھی ہو جائے گا
گ نہیں متکنا اھر ادھر جائیں گے تو وہ ا بھیھی جانے پھر ہو جائیں گے
ہاں وہ کیا پرسوں پرسوں جائیں گے اب سر الٹا کام ہو گیا ادھر کیا پریوار میں کاریہ کررم تھا اور ان کی ٹرینگ کا بھی اس میں آ گیا سمج کیا سگرگرے نہیں جائیں تو پھر بے روزگار پہلے ہی پیسے کی دیہی آرت آرھک مندی چل رہی ہے
نہیں صحیح بات ہے پھر بہت سی بار نرد وغیرہ کیا اس کا غلط مطلب نکال رہا تھا کیا ہم تو آ رو ب گے
نہیں نہیں ان کو پت ہے یار ان کو پتہ ہے ایسے نہیں خالا جان وغیرہ ایسے نہیں ہے اچھا اچھی ہے ایسے ایسے سمجھتے ہیں ہاں بہت سےی خراب ہوتے ہیں ہاں
ب سمجھ نہیں م تو سجتی بائی دو کام کرتے ہیں ایسا توھر دو دن میں آ جائیں گے اس میں کیا
ہاں پھر کام مطلب بے روزگار بھی ہے نا ب ان کو کام ہی نہیں ملے گا تو ان کا خرچہ پانی کس سے چلے گا
ہاں نہیں ب ا بھی جان کا پتا بھی ہوگا میں پہل بھی راداؤں کرتےے
آ ہاں پت نہیں پتا ہے نا ان کو پتاہ ہے
تو اس وجہ سے پھر آواز نہیں صحیح ہے بھائی دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرتا رہ نا
ہاں تو کم سے کم اور تو نہیں اور تو نہیں ہے مگر جیسے خرچہ پانی تو چلتا رہے نا
گگر کاا نکلتا رہے د چتنی اور کے
ہاں اور تو سب پ اللہ تعالیا لگائے گ مہربانی کرےا
ہاں سب تو اللہ مر کہ نہیں کچھ غلط کرے تو بھائی چ پھر بھی بھائی نہیں اپن تو ایسا کچھ غلط بھی نہیں کرتے کسی کے ساتھ سب کے لیے دعا ہی کرتے
ہاں سب کے سالھ میں عبادتی کرتے ہیں
اور کیا تو غلط کرے گا تو نہیں پھر دیکھو ان کی مرضی اللہ کی کیا کہہ سکتے ہیں مالک کے سامنے
مالک کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے مالک کرے گا جو ج
تو بھ جان آپ ل اکثر جیسے ان کے ایے راتری کے کر میں جاتے رہتے ہوئے ہو گئے تو آپ کو تو گانا بجانا آتا ہوگا پھر
آتے ہیں مگر وہ تو کیا وہ گانے بجانے والے خود ہی آتے ہیں جو وہ خود ہی بجائے بج کے لے کے چلے جاتے ہیں ہ ہ نہیں نہیں نہیں نہیں میرے کو تو نہیں ہے ٹرسٹ ایسا ابھی پیرو جی کو انٹرسٹ ہوتا پیرو جی کو
ہاں نہیں اپنے وہ ا سوک جی کو بھی آتا تھا
ہاں اشوک جی تو کیا وہ جات سماج سے تھا ان کو تو پھر کام بھی یہی تھا نا ان کا تو
ہاں تو اس و سے ڈھولک ہو پیٹی ہو گانا ہو ایسے آ تت کو بس ہو رہے سر مات سے گاتی نہیں باغی بجہ لیتا تھا
ہوں
ا پیرو جی والے پ وہ بھی تو ویسے ہی مطلب زیادر وہ تو کر رہے آئے ایم بی میں بھی ہر گیت اترتے
ہاں یہ نا پارس جی پارس جی تو بہت بڑھیا طریقے سے کرتے ہیں
تو ا کا بھی ایکسپیرنس ایسے ہی ہوا تھا پہلے آپس پاس میں محوں میں وغیرہ ایسے بجاتے بجاتے سیکھے بھی پ ادھر بھی کرنے لگے ہو
ہاں پہلے کیا لوگوں کو س مطلب سمجھانے کے لیے ہے نا پہلے کے زمانے میں جیسے اسکول وغیرہ میں جاتے تھے پاٹ شالا وغیرہ تھے تو اس میں کیا لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے ن ن پہلے جسے ناچ گانا آنا ضروری تھا کو سجنے کے لیے اس میں اس میں ناٹک کے مادم سے سجھاتے تھے
ہاں فرق بھی پڑتا ہے ایسے اپن نارمل بولیں گے کوئی سنے گا نہیں ویسے اپن کسی مطلب مادھیم سے اگر سندیش دیں گے نا لووں کو منورنجن کے مادھیم سے
آ بادن سنتے ہیں اس کو تو وہ مادم ہاں شنکر جیوں کے رہا یہ خ ناچ گانا ہوتا تھا ان کے اور ان کے مادھیم سے لوگوں کو مطلب روزگار کے پرتی جاگروک کرتے تھے سرکار کے پرتی بولنے کا ادھیکار کو یاد دلاتے تھے بھائی ایسے آپ کو بولے گی ب بولنا پڑے گا
بھائی جان کر تو د لگی وہ کہ کسی بھی بات کو کچھ کہانی کے مادھیم سے کہتے ہیں
ہاں
تو اس وجہ سے ہاں ہاں ان کی تو بول رہا ہوں کسی اب وہ تو جبھی تو ان کے پاس بیٹوں کبھی پتا ہی نہیں چلتا تھا جبک وہ بھی نکھل سر کے پاس اپنے بیٹھتے تھے تو ٹائم تو محسوس ہوتا تھا
ہاں نکھن جی کیا تھوڑے وہ مطلب جیس آؤٹ آف اسٹیٹ سے بھی تھے اور آؤٹ آف اس اسٹیٹ سے بھی تھے اور باہر تھوڑا
ہاں تھوڑا وی آئی پی کل ہاں وی آئی پ کلچر بھی ہے نا رویا تھڑای الگ رہتا تھا کیا پروفشنل چلتے تھے بالکل گیانٹو بات اسٹ پ
ہاں
ف چھیتر سے جڑے ہوئے تھے تو ان کا مطلب وہ گیا لووں کو کیسے مطلب وہ کرنا ہے تو ان کو پتا ٹچ کیسے کرنا ہے اس بج سے
کیونکہ فیلڈ میں کام جو جو مطب دراتل پہ تو سنگگرج وغیرہ کرتے تھے کام یہ تو اونلی نکل ڈے وغیرہ تو اوپر اس طرحہ
ہاں جیسے ادھیکاریوں کے پاس ملنا بیٹھنا ان کے ساتھ میٹنگس وغیرہ کرنا کیا دیتا تھا ان کو ان چیزوں سے وقت نہیں مل رہا تھا نا ا ناں نیچے تو لالو سن جی لال سن جی سو ل لو ہے لال سننھی یہ گنپت جی نرپت جی یہ یہ لوگ چلتے تھے فلڈ میں تو
ہاں
پن وہ پ مطلب بویواستھا و چت ک آ ج م آ
بیم میں بھی اچھی تھی اور اسب ڈی بھی اچھی تھی اور اس میں کیا بولتے تو اس کو کلو نے میں اچ اٹتیی ای سی بات نہیں ہے
تلوونیا میں ہاں تلوونیا میں بھی ٹھیک تھی بس وہاں جے پور یار م آ کہ سد نہیں بیٹتا تھا م آ تو
ارے جے پور تو کیا ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہ کرای سے لے کےتے تھے
ہاںنا تلونیا اور بھیم دونوں جگہ سے اچھی ویتا بھیٹ دیکھی کہ میںاں کمر مل جاتا بات سب الگ سے پٹ تھا پ وہاں ہریالی تھوڑا باہر تھا جو بھی دقت نہیں ہوتی
ہو ہاں
وہ دونوں جییں گ چت اس لیے ماں تو ایک بار پھر بلایا کوئیاں
ہاں یار آصب ڈیمینا
ہاں
اور سب ڈی کانا کھا بھی اچھا تھا یار کیکہ وہاںہ گ ایک چکر تیار ادھر بیم کی طرحلب را سم میں سبزیاں بہت زیاد تیار سبزیا بہت طرح طرح کی سبزیاں
جی ہاں وہ بھی ہو کیا آ پھر ویستا بھی ٹھیک تھی ماں جیسے لٹ بات وغیرہ رہنے کی کولر تنگا
ہاں ہاں ہاں سبچھییست بہت جچ
اس وجہ سے ہاں کیونکہ جیسے ن آتی ابھی تلونیا میں ہوگیا اب تلونیا میں جیسے الگ الگ روم میں رکاتے تھے گرمی میں کیا ہے سب روم میں دھیر دھیرے دھیرے کمرے کے ہے کھلا نہیں لگا سکتے نا
ہ
و کہ میں کام چلے بھی
نہیں بھیم میں آئے تھے نا اپ اپن گرمیوں میں رہ کے ئے تھ تو اس میں کولر تھا تو اچھا کولر کولر ٹھنڈا رکھتا تھا ہ جون کا جو ٹائم تھا یہ یہ جو ٹائم تھا بارش بھی آئی تھی
ہاں برس بھی آئی ت اسٹائم پ لاسٹ جون میں تھا ساید ہوئے نا آٹھ دن کا تیس تاریخ تک
ہاں یہ پندرہ جون کے آس پاس تھا تو پھر پندرہ دن کی تو ایسے اپ کام بھی نہیں کیے تھے ایسے آئے تو مان د
اچھا اچھا اچھا آپ کو ج لیکن اسیے ک لال چور میںے ہی گئے تھے پرھر آ نہیں چھ سات دن رک کے آئے تھے پر
ہ ہ دال بٹی چور مکھا کیا ہےےتے اس دن یار بہت زیادہ پ پریشان ہوا ہے اس دن کیا ہوا میں نے سوچا کہ بیل واڑا سے جلدی پڑتا ہوگا شاید مال مطلب میرا گاؤں تو میں اجمیر نہیں آ آج م آتا نا تو میں دکھ نہیں پاتا پھر میں نے مطلب ہے نا رات کو بارہ بجے تک آ آ کے مطلب پہنچا یہاں پہ
اچھا اچھا یہوا لوا کیاس بائی جانا ہمے پہے ہو چکا تھا کہ پشٹ بار جب اشوکی سے ملے نا تو انہ نے نہیں بولا تھا بھیل وا ہو گ چلو تو ہم بھیل وا چے گئے
ارے سوک جی بےیکار ہے یار شوک جی نہیں میرے کو بھی گان دینے کا مطلب ان کا ہی تھا
ہاں میں بھی انہوں نے انہوں نے بولا تھا تو پیرا کی اور کو تھانا بھی نہیں تینوں تھے اور نوس سن ہم دونوں شاہ رخ سنیل کمال آ ہم سے آروتے ہے اور وکاس بھی تھا مطلب پوری کوٹا سے باگٹی اس ٹائم ہماری پوری ان کے سات ہی
اچھا اچھا اچھا
اب ہم بھیلواڑا آ تو ہو گیا بھیل واڑا سے نہ تو کوٹا کے لیے سادن نہ ڈائریکٹر کوئی اور سادھن پھر وہاں سے ہم گئے واپس ہی توڑ
ہاں چتوڑ ٹھیک ہے ایریا چتوڑ بڑھیا ہے
ار لیککن ا مارے تول بیج وڑا گ تو پھر لونگ پڑ گیا نا وہ
ارے یہ اشوک جی کون نا اشوک جی تھوڑے ایسے ہی کرتے ہیں فرضی واے کام کرتے
ارے انہوں نے نہیں بولا کہ ہر ایک گھنے میں بس جاتا نہیں تم ٹینشن کیا لیتا میں بٹھا دوں گا یار نہیں تو اپنا گھر رہناا گ
ارے
ا یہ تو وہاں سے اترے نا اس کے بعد تو بس ڈائریکٹ گل پہ نکل گئے ی چل تو مل جائیےا آپ کو بس اسٹینڈ سے آدھا گھنٹے میں بس ہے گا
ہاں
ہو جاتا بولا کے کوٹ ڈائریکٹر گاڑی ہی نہیں صبح جاتی ہے بس دو ہی گاڑیاں جاتی ہے پھر ہم چتڑ آئے پھر چتڑ سے واپس ادھر آئے تو پوری نائٹ
نہیں چتڑ تو کیا اتراشٹری ہے نا چتوڑ کا کیا بیاور کا یہ ادھر کا مطلب سروئی کا بیکانر کا سارا روٹ ہے ادھر کا کوٹا والا روٹ ہے پورا روٹ ہے اس پہ
نہیں پھر دوسری بار ہم گئے نا جب دوسری بار ہم گئے بجلیوں کے آ گئے کی یہاں سے کیا ہے ڈائٹرو کون سا چایا آتا ہے وہاں سے بجلی کے لے گڑی جاتی ہے وہ راج سمت تو نہیں تھا کیا راکیش اس نے بتایا تھا ب ن میں
آاں ہاں وہ بت چلو ٹھیک بھائی جانیے کوول مک
ا اوکے خدا حاف بھائی ج